السلام
وعلیکم السلام اور سب بڑھیا کھیت میں ہو آپ کی امی جان آپ کی امی جان ابو جان کالا جان
امی جان امی امی جان ابو جان دونوں بہت اچھے ہیں نام
آپ کی طرف آپ کی طرف موسم کا کیسا مزاج ہے
ماشاء اللہ میری تھھر کا تو موسم بہت ہی اچھا ہے بس اللہ کی رحمت نہیں برسی ہے جب اللہ کی رحمت بڑھ جائے گی تو اور بھی اچھا ہو جائے گا پرسو اللہ کی رحمت برسی تھی تو بہت ہی خوبصورت تھا بٹ ابھی آج موسم تو بہت اچھا تھا
ہماری طرف بھی کیا بارش نہیں ہوئی اور ہم بھی اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے تھوڑی ٹھنڈائی ہو جائے
جی جی کیونک ٹھنڈا موسم رہتا ہے کیونک ابھی بارش نہیں ہو رہی تو مس بہت زیادہ رہتا ہے
ہاں اللہ تعالی کی مہربانی بنی رہے تو ال اچھا موسم ہو جائے اور اب آج کل آج کل آج کل آج ک آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ ہوتی ہے جو اس میں کیا اب آن لائن شاپنگ کی باتیں کریں آف لائن شاپنگ میں تو ہم جیسے دیکھ سکتے ہیں پشتو کو چوب سکتے ہیں ہم پسند کر سکتے ہیں تو آف لائن شاپنگ اچھ اچھی رہتی اور اس میں کیا جیسے دکاندار سے ہم مول باؤ مول باؤ ایڈجسٹ کر سکتے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں مول باؤ
ہچ
کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی بنی رہتی ہیں جو بہت ہوتا ہے اور دکاندار سے تو ہم جیسے کچھ چیز جیسے کپڑے لے کے آ گئے ہیں جیسے بچوں کے لیے جیسے پینٹ شرٹ لے کے آ جائے
جی جی جی
ان کو پسند نہیں آتا تو واپس جمع کرا کے دوسرے لے کے آ سکتے ہیں اور دکاندار سے مال میں اور کم کرا سکتے اب جیسے آن لائن کی باتیں کریں تو آن لائن میں کیا جیسے ہم نے ڈی پی پیل جو مطلب موبائل پہ جو ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کہ اچھا لگتا ہے اور جیسے ہم جیسے سائز کی باتیں کریں تو سائز کابھی ملان نہیں ہو پاتا ہے آپ جسے ریٹرن بھی کرے تو آج تو یہ چیزیں بنی رہتی ہے اور فرمائیے آپ
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ وہ آن لائن شاپنگ میں یہ رہتا ہے کہ جیسے ہم نے کچھ آرڈر کیا ہے تو ہمارے پاس وہ ٹائم کا بچت ہوتا ہے ا میرے پاس اگر ٹائم ہے میرےا پاس اگر جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو میں نے ترنت آن لائن اور آن لائن شاپنگ میں نے کر لیا ترنت آن لائن شاپنگ میں اگر مجھے جو بھی پسند رہتا ہے یہ آن لائن شاپنگ میں یہ رہتا ہے جو مجھے لینی رہتی ہے تو اس ٹائم پہ نہیں آتی کیونکہ اس میں دو یا تین دن ایک ویک ہو ہی جاتا ہے ایک ہفتے لگی جاتے آنے میں وہ سمانے اگر اور یہ اور جیسے کہ میں مجھے کھانے میں کچھ چیز پسند ہے فوڈ تو میں اس میں سے سویگی سے وغیرہ سے منگا لیتی تو وہ ترنت دس سے پندرہ منٹ میں وہ میرے گھر میں آ کے وہ دے جات کھے پینے والی چیز جو بھی آڈر کرتی ہ تو یہ چیز بہت اچھی ہے کہ مطلب گھر بیٹھے مجھے بنانا بھی نہیں پڑتا ترنت آ جاتا ہے میرے گھر پہ اور شاپنگ میں یہ رہتا ہے کہ ہمیں کچھ
آپ نے بہت اچھا فرمایا کی کھانے پینے کی باتیں کریں ہم تو ہم جیسے کھانے پینے میں جیسے باہر سے کوئی مطلب جیسے اڈلی ڈوس برگر جو بھی سامبر جو بھی جو جو بھی چیز ہم ہم فوڈ پہ پہ آن لائن کرتے ہیں وہ آ بھی جاتا ہے تو ہم اس کو جج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صاف ست رہا ہے کہ وہ اچھا ہے کیا اور وہ مطلب صاف صفائی سے بنا ہوا ہے کیا تو ہمارے کو ہمارے کو کیا پتتا ہے جو وہ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں تو گندگی بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم تو کھانا بناتے ہم تو مکھیوں کا دھیان رکھتے ہیں کیڑوں کا دھیان رکھتے ہیں صفائی سے کرا بناتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم بنا دیکھ کے بنا دے کے کھ لیتے ہیں یہ چیزوں پہ پھر کیا دھیر دھیرے ابھی تو نہیں ہوگ جیسے ہم ابھی تو ورژن ہے جیسے ہم تو جیسے اب تو کیونک جووان ہے تو جوان میں تو کیا مسٹیک آئے گی پھر د ی بڈا میںنا اسٹ ہو جاتی پیڑ کام ہونا اسٹ ہو جات ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور میرے حساب سے تو میرے حساب سے بچنا چاہیے اور بچوں کو بھی نہیں کھلاناانا چاہیے
بالکل صح بول رہے ہیں ہمیں تو وہی چیز کھانااہے جو ہمارے باڈی کے لیے بہت اچھی چیز تھی ہو کیونکہ باڈی کے لیے تو ہمارے وہی چیز اچھا ہے تیل کم کھانا مدے والی چیز ک کھانا پیزا برگر میمو یہ کم کھانا اور جو اس میں مسالے وغیرہ بہت زیادہ یہ کم کرنا ہمارے باڈی کے لیے سب سے اچھی چیز ہے ہری سبزیاں جو ہمارے آج کے لیے بھی اچھی ہمارے آنے والے بڑھپ کے لیے بہت اچھی کیونکیاری سبزیاں کھائیں گے تو ہم فٹیں گے تندرست رہیں گے ہماری باڈی بھی اچھی رہے گی اور اگر ابھی سے آئلی وغیرہ بہت ساری چیزیں کھانے لگیں گے تو اس میں نقصان کرے گا اور جو ہم آن لائن منگاتے ہیں سامان جیسے کہ ہم ا پیزا منگا لیے برگر مگا لیے مومو مگا لیے یہ ساری چیزیں مید ہی رہتی ہیں اور اس میں بہت سے وہ منگا دیتے ہیں چیز وغیرہ ڈال دیتے ہیں کیک یہ نقصان کرتی ہے اچھا اچ تو بہت لگتی ہے کھانے میں بٹ ہماری باڈی کے لیے نقصان بگ کر ہمیں کبھی کبھی کھانا چاہیے تھی جیسے کہ بچوں کو من کر رہا ہے تو منگا لیے تو اس میں بھی انسان تھوڑا بہت کھا لیتا ہے لیکن کہیں گیا کبھی کسی کے سھ کھا لیا لیکن کسی کی جب روز رو اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو یہ نقصان پسد آک ہے کیونک آج ہمارے تو بہت اچھاگا ہے کیونک میں کا رہی ہوں لیکن پھر جب ہم تھوڑی سی میری عمر بڑھتی جائے گی پھر ہم بڑھات بوڑھے پہ مطلب بوڑھے ہوتے جائیں گے پھر یہ ہمارے نقصان داک پھر ہم کو بیماری ہو جائے گی ہماری بی پی بڑھ جائے گی ہمارا کولیسٹرول بڑھ جائے گا ہماری شوگر ہو جائے گی بہت سی بیماری ہے مطلب باڈی کو پکڑ لیں گی اور پھر جب ہم جائیں گے چیک کروانے تو اس میں سب رہے گا مسالے کھیں تیل کھ یہ کھیں دنیا بھر کی چیز اس میں ایڈ رہتی ہے
اور آپ نے بہت اچھا اچھا پررم ہے کیک ہم ڈاکٹر کے پس جائیں گ تو ڈاکٹر پہلے کر گا میٹھا بند کر د گا اپنا چاٹ پکوڑ بند کر دے گا مارکیٹ کی چیزیں بند کر دے گا تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی اچھے ہیلدی کھانا کھانا چاہی اور دوسری بات جیسے ہم مارکیٹ ہم جیسے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے سامنے
جی
جیسے چاٹ پکوڑی جیسے چاؤمین برگر جو بھی یہ جو آج کل پش وہ فڈ فوڈ پاسٹ ہے نا جو جو یہ برگر ہوگا اڈلی ڈوسا ہو تو یہ یہ یہ چیزوں کو ہم دیکھ کے جیسے ہم جیسے مارکیٹ میں لگے رہتے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے اور اب جیسے مارکی گیٹ میں روڈ پہ کتنی دھول مٹی ہے مطلب اڑتی ہے اور وہ وہ پوری دھول مٹی انن ان پہ ہی جاتی ہے کیکہ جو زیادہ چیننگٹ ہوتا ہے اس میں فل ڈسٹ ہوتا ہاں تو کھانے پینے والی چیز بھی جو چگٹ ہوتا ہے نا اس میں تیل ہوتا ہے اس پہ جا کے چپلاتی ہے ہم پھر اس کو کھاتے ہیں تو وہ پیٹ میں ہمارے جو دھیر دھیرے پہٹ مسٹیک آئےی جو کینسر کی دقت آ جائےی کچھ بیمارییاں جو انجو ہوتی نہیں ہے وہ بیمارییاں ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے اور ہمارے جو چھوٹے نواب ہیں جو بچے ہیں جو ان کو ہے نا بچنا چاہیے یہ ایسیے ایسی گندگی ہے اس میں ایسے ایسے مطلب بچے کو نہیں کھانا چاہیے تاکہ وہ اسٹارٹنگ کا لیول اچھا نہ رہے
بالکل صحی فرمایا ابھی میرے ہی گھر میں میرا چھوٹا بھتیجا تھا وہ بہت جضد کر رہا تھا ابھی میں نے اس کو وہ بولا کہ چلو مطلب مجھے پپی وہ کھانا ہے جوس سے پینا ہے تو میں چلی میں نے اس کو اپنی بائک میںے اسکوٹی میں لے کے گئی اپنے بتیجے کو کہ چلو میں تم کو جو جسلا دی ہ تو میں گئی تو اوپر سے جو مینگو رکھے ہوئے تھے بہت اچھے دکھ رہے ایکم فریش دکھ رہ تھے تو میں نے بولا چلو بھیا یہیں سے تمہ کھلاے پلا دے رہی ہوں تو وہ بولا ٹھیک ہے میں جب اس کے پاس گئی مطلب وہاں پس کھڑی ہو گئی تو میں دیکھی کہ بہت سڑے سڑے مہگو رکھے ہوئے- اپن کو وہی دکھا رہے تھے کہ اوپر سے جو مینگو رکھے ہو بہت اچھے ہیں فریش ہے مینگو- مجھے میں باہ جب دیکھی سامنے سے تو مجھے بہت فریش لگ رہا تھا لیکن جب میں اس کے پا گئی دیکھی- کہ د وہ سڑے سڑے مینگو تھ- تو میں نے پھر اپنے بتیجے کو دکھایا ہم کہ دھو بیٹو ایسا ہے یہ آ مطلب کھائیں گے تو بہت دقت جائے گی- ایسے مہنگو تو اپنے گھر میں لے کے آتے تو میں ہم کیا اپنے بچوں تک کو چھونے تک نہیں دیتے پھینک دیتے وہ مہنگو- اور یہ جو دکان والے رہتے وہ اپنے کمائی کے چکر میں ایسے ایسے مہنگو کھلااتے تھے کہ لوگ بیمار ہوتے رہے ان سے کیا ان کا کوئی- م کو تو پڑتا نہیں ہے تو پھر میں نے اپنے بھتیجے کو دکھایا تو وہ بوللا- پھر وہ اس کے سمجھ میں آئے پھر میں نے اس کو گھر میں لے کے آیا اس کو دھولی اس کو اچھے سے دی بنائی- تب میرا وہ بتیجا کا ہے- مطلب اپنے ہاتھ سے بنا کو دو تو سنتوشٹی رہتی ہے اور تھوڑا سا وہ بھی رہتا ہے کہ چلو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے یہ اچھی چیز ہے میرا بھتیجا
نہیں ہو سک نا, ہو سکے ہو آپ نے- آپ نے بہت اچھا فرمایا وہ اس سے کہنا جب تک- ہاں نہیں ہو سکے نا جیسے ہم جوس کی بات بات کریں ہمارے- مارکیٹ میں جو سیکرین وغیرہ ڈالتے- ہیں وہ جو آئس ڈالتے ہیں وہ کیسے نقصان داک ہوتا- اب جو بھی چیزیں بنائی ہیں نا جیسے جوس کی بات کری ہو آپ نے بہت اچھا آپ نے بہت اچھا فرمایا کیونکہ جیسے پپیتا لے کےئے کچھ لے کےئے تو گھر پہ بنا کے پیئیں گے تو اس میں- اس میں کیا جیسے ہم نارمل طریقے سے پیتے ہیں تو وہ کیا سواستھ کے لیے لابھ دائک ہوتا ہے- اور جیسے ہمارے شریر کو نقصان داک نہیں رہتا ہے- اب جیسے ہم باہر پیتے ہیں کھاتے ہیں تو اس میں کیا جیسے ایسڈ وغیرہ ہوتا ہے کچھ بھی جو- کیمیکل وغیرہ تو اس میں کیا جیسے-
ہمم-
ہمارے شریر میں بہت زیادہ مسٹیک ہوتی ہے اب آپ نے ایسا سنا ہوگا کہ آج کل ڈسپ- پوجل ہوتے ہیں نا جو چائے پینے کے- جو جوس پیتے ہیں ہم تو اس میں بھی کیا آج کل کینسر کی بیماری ہوتی ہے تو اس پہ یہ- کیونکہ کیمیکل لگتے ہے تو ملہبانا بنتا ہے ہ تو تو کیمیکل نہیں اور پھر- ہاں تو پھر آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کیونکہ کیمیکل والی چیزیں ہیی کیمیکل والی چیزوں سے ہی یہ جو مطلب تیار ہوتے ہیں مشینوں میں کیمیکل سے تیار ہوتے ہیں اب- اس کو ہم جیسے ہم ہم جیسے آپ آپ بتائیے جیسے آپ کا گھر ہو چاہے میرا گھر ہو تو جیسے ہم چائے پیتے ہیں دودھ پیتے ہیں گرمی روزانہ کپ- کپ گلاس کو دھوتے ہیں دو کے- تے ہیں ہ تو- تولہنا مطلب ویسے ہی کچھ چیزیں دھو کے-
آپ نے صحیح فرمایا وہ دھول نہیں ہے وہ ایسے ہی دے دیتے حالانکہ میں ایسی جگہ پہ کھاتی بھی نہیں ہوں مجھے ایسیے دے- میں اگر کب گئی ہ تو اچھی مطلب- کہ ہمیں اپنی خود کو بھی دیکھنا ہے نا اگر میں ایسی ویسی اگر میں کہوں گی تو میں تو- سستے کے چکر وہ لو کھا لیتے ہیں بٹ پھر بیماری جو پہلتی ہے وہ تو الگ ہو جاتی تو مجے
ہاں تو اس میں کیا جیے دول تو نہیں اب جیسے دکان پہ جاتا- تو وہ- وہ- وہ کیا دکاندار پنی سے نکالتا ہے اور چائے ڈال کے ہمارے کو- کو دے دیتا ہے تو وہ وہ مطلب جو- جو اس میں دھول مٹی بھی رہتی ہے اس میں کیمیکل بھی چپکا ہوتا ہے- تو یہ چیزیں پھر ہمارے سرے میں جاتی ہیں
فرمایا ہمیں ایسی چیز بالکل نہیں کھانا چاہیے جس میں ڈسٹنگ ہو جو مطلب روڈ سے سے لگی ہوئی وہ چیز تو بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے- کیونکہ وہ ان کا کام ہے وہ ڈھکتے وگتے تو ہے نہیں ایسے اوپر رکھتے ہیں یا گاڑی موٹر دنیا بھر کے- وہاں پر گاڑی چلتی رہتی ساری ڈسٹےج آ جا کے اس کھانے پینے والی چیز میں بیٹھتی ہیں اور جب کوئی آتا ہے گراہک تو ان کو بھی دیتی تو وہی ڈسٹ ان کے پیٹ میں جاتا ہے پھر وہی
ہاں تو وہ تو کیا جیسے ہمار وہ تو ان کی انکم کو دگنا کرنے کے لیے کیونکہ دیتی ہوں تو کیکہ وہ مطلب ہے نا جیسے کب کلاس دھونے کے لیے ایک کاج میں لگے گا تو اس کو دووپما لوانا جیسے حاجر کے پیسے ٹکے مطلب دینے پڑتے ہیں ایسے اس کیکہ وہ کیا چائے پی کے ڈسٹبین میں ڈال دیتے ہیں تو ان سے کیا نقصان ہوتا تو
چلیے مجھے آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا میں آگے کی چیز بھی ایسی فالو کروں گی جی اللہ حافظ